ہیلو ہائے کیسی ہوں میں ٹھیک ہوں میں نے سوچا تم تو یاد کرتے نہیں ہو ہمیں یاد کر لیں
ٹھیک ہے ہے یار میں تھوڑا کام میں بزی ہو جاتی ہوں نا فیملی فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور تھوڑا بچہ بھی ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے
آ سمجھ سکتی ہوں کہ بچے آج کل بہت پریشان کرتے ہیں
بہت زیادہ پریشان کرتے دماغ کھا لیتے ہیں بچے
ہمم اسپیشلی کھانے پینے کی چیزوں میں تو بہت ہی زیادہ پریشان کرتے ہیں
ہوں دقت بھی بہت ہوتی ہے ابھی تو جب تک بچے سوتے رہتے تب تک میں بھی تھوڑا آرام کر لیتی ہوں اسے میں ٹائم مجھے بھی مل تا ہے اس کے بعد پھر ٹائم کہاں ملتا ہے میں تو کسی کے پاس جلدی فون ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ نے فون کر لیا
ہمم میرے بچے تو بڑے ہیں لیکن پھر بھی میں ان سے پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ ابھی اسکول گئے ہیں اسکول سے آئیں گے اس کے بعد پھر میرے ہی لگ جائیں گے ان کو کھانا دو ان کو کپڑے لا کے اب اتنے بڑے ہو گئے کپڑے بھی خود نکالتے نہیں ہم ہی کپ ڑے دے سب کچھ کرے
اچھا تب تو خوب پریشان کرتے ہیں
بہت پریشان شام کے ناشتے میں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے ہم عورتوں کی کھانے میں کیا بنے گا ناشتہ کیا بنے گا یہ ہم تو کی سب بڑی کئیشن ہے
ہاں سچ میں یہ تو فیملی اور ساتھ میں تب تو اور ٹینشن ممی کیا کھائیں گی پاپا کیا کھائیں گے سب سے پوچھنا پڑتا ہے کیا کیا کھاؤ گے سب لوگ اپنی اپنی فرمائش بتاؤ تو ہم لوگ اپنے ہوٹل میں گھسے پھر وہاں سے بنا کے سب کو فرمائش سب کی کمپلیٹ کریں
امم ہمیں لگتا ہے کہ ہم عورتوں کو کبھی کچن سے چھٹی ملے گی نہیں مکتی نہیں ملے گی ہم لو گو کو کچن سے
کبھی نہیں ملے گی ہی جب یہاں سے ہم ہٹیں گے دھرتی سے تبھی شاید ملے گی ہی
اسلیے اسکول میں بچوں کے لیے کھانا بناتے
بہت دقت دیتی ہے یار آو بچے اتنے نک چڑھے ہوتے تے ہیں کیا بتاؤں میں اتنا صبح ابھی تین ہی سال کا ہے میرا بچہ اتنا پریشان کرتا ہے صبح اٹھ کے بولے گا مما پہلے مجھے برش کراؤ میں ان کو برش کراؤ اتنے چھوٹے ہیں مطلب کرانا تو پڑے گا ہی چھوٹا ہے لیکن ترنت کراؤ ہر ایک چیز نے ترنت چاہیے اس کے بعد ترنت بسکٹ دو پانی دو دودھ دو پھر اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کھیلے ویلے گے پھر کہیں گے مما بوکھو لگی ہے کھانا کھ کھلا دو پھر اپنے ہاتھ سے بیٹھا کے کھانا کھلاؤ ارے بہت نوٹنکی پھر موبائل کے لیے موبائل چاہیے تو چاہیے ایک گھنٹہ پورا موبائل دیکھیں گے اگر بیچ میں لے لو تو اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کچھ کہنے بھی اگر
بچے ہوتے ہیں اور آج کل کے بچے جو ہے بنا موبائل کے نہ کھانا کھائیں گے اور نہ ہی پانی پیے گیے
ارے بہت پریشان کرتے ہیں کھانا پانی تو ان کا سمجھ لو کوئی لے ہی گیا ہے جب تک موبائل رہے گی تب تک کھائیں گے جیسے موبائل ہٹی ویسے سب گائب
مجھے بھی ایسا لگتا ہے آج کل کے بچوں کو اتنا آسان نہیں ہے ہم لوگ پھر پھر بھی ٹھیک تھے
اور کیا ہم لوگ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ موبائل وبائل بھی چلتے تھے اپنے آپ ہی ہر ایک چیز کام کر و اور سب کچھ دیکھو ہم لوگ بھی اپنے آپ ہی ہاتھ سارا کام کرتے تھے بچے تھوڑی نا ہم لوگ کے کام کرنے آتے تھے کہ مطلب ممی پاپا تھوڑی نا ہیلپ کرتے تھے تھوڑا بہت آواز یہ بچوں کا جیسے بڑے ہو جائیں گے تب بھی ہیلپ کرو چھوٹے رہیں گے تب بھی ہیلپ کرو
کھانا نہیں کھا یا ہے تو منا رہا ہے بیٹھ کے ہم لو کھانا نہیں کھاتے تھے تو ہم لوگ کیا امی لوگ کہتے تھی کھانا کھاو نہیں کھایے تو بھوکے رہو
آ پڑتی تھی الگ سے امم امم
ہاں پڑتی تھی الگ سے وہ تو دو ہی آپشن رکھتی تھی یا تو چپل کھاؤ یا تو کھانا کھاؤ
ہاں دو میں سے ایک چیز کرو
ہاں اس کے چپل کھانے کے بعد بھی ہم لوگ کو کھانا ہی کھانا پڑتا تھا
ہاں ہاں ہاں ہاں آج کے بچے ہو گئے ہے چپل کھلاؤ تو مطلب ان لوگ کے پاپا ہی اتنے ایڈوانس ہے کی الٹا مطلب ہم ہی لوگ کو ڈانٹتے ہیں کہ کیوں مارے ارے جب نہیں کھا رہا تھا تو اس کو پیار سے کھلا دے تی ایسے ویسے سب بولنے لگتے ہیں
اور پیار سے کھلانے والا بچہ ہو تو پیار سےکھلایا جائے نا جب پیار سے کھلانے والا بچہ ہے ہی نہیں تو کیسے کوئی کھلا دے
ہمم اور کیا بچے تو بہت پریشان کرتے ہیں خطرناک بچے ہوتے ہیں
اور سب سے زیادہ تو پڑھائی میں پڑھانے بیٹھے تو بھیا پوچھوں نہیں
ارے پڑھانے بیٹھے تو تو جیسا لگتا ہے کہ پورا دن ہی کٹ جائے گا ان لوگ کے بھیجے میں کچھ گھسے گا نہیں
اور جو اپنے بھیجے میں وہ بھی نکل جاتا ہے یہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آتا ہے وہ بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں
ھمم سر سے اوپر سب نکل جاتا ہے
ہاں ہاں وہ ایکچولی پڑھانے کا میرا بیٹا تو خیر نائنتھ میں ہے اس وقت اس کو پڑھانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ا گجنی فلم کے عامر خان ہم خود ہی بن گئے
ارے ب ایسے ہی بچے ہوں گے تب تو بڑی دقت ہو جائےیں گی
ایسا ہوتا ہے ہمارا بچہ آج بھی نائنتھ کلاس میں لیکن پھر بھی آج بھی جو ہندی نہیں لکھ پات
اچھی ہے
ہاں اج بھی وہ جو ہے ا مطلب اگر اس کو کچھ بھی بولو ہریش چندر بولو تو لکھے گا اس کو آج بھی ي کی ماترا کا وہ نہیں ہے عقل پتا نہیں کیسے ایٹھ پاس کر لی ہم تو یہی سوچتے ہیں کی کہہ ت ہم کہتے تمہاری ٹیچر اندھی تھی جو ہندی کی جو ہے کاپی چیک کر لی
ارے ایسے ہی بچوں کا ہوتا ہے بہت پریشان کر حد سے زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگ کے پیچھے پیچھے
اسے ایسا کہ ہے اسپیشل ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی اپنے سمے میں جب ٹینتھ کا ایگزام دے رہے تھے تو ہمارے ہمارے کالج میں بھی لڑکے آئے تھے تو وہ لڑکوں کچھ نہیں آتا تھا تو کچھ لڑکوں نے تو ہنومان چالیس پوری کاپی میں لکھ دی تھی
اوری بگوان ہومان چالی صحیح نکلی
ہاں ہنومان چالیسا اور ایک لڑکا میرے بغل میں بیٹھا تھا تو وہ تو پورا اس تھوڑے پیج میں کچھ لکھا اس کےبعد آیا نہیں تو پتانئی کون کون گانے لکھ دے رہا ہے اب ہم اسے بولیں کہ یہ لکھ کیا آ رہے ہو گانا ہے کیا ٹھیک ہے چلے اور پاس بھی ہو گیا
اچھا
ہاں لڑکے ہوتے ہیں ایسے تھوڑے جگارون ٹائپ کے
اچھا
ہم لوگ کو پڑاھنے کے لیے ہم لوگ کے پاپا بیٹھتے تھے
پوچھو بچے اتنے پریشان کرتے ہیں کہ کیا میں یہ بتاؤں میں تو جھیل رہی ہوں کیونکہ ابھی چھوٹا ہے اسی لیے
اگر چھوٹا ہے تب بھی ٹھیک ہے کم سے کم ڈانٹ دیتے ہے مار دیت تی ہے بڑا ہو جائے گا تو نہ ڈانٹ پاؤ گے نہ مار پاؤ گے ہار جاؤں گی
اور کیا صحیح کہہ رہی ہیں
میرا بھی بیٹا بیٹا جو ہے چھوٹا تھا تو ڈانٹتے مارتے تھے ایکچولی میرے بیٹے کے پاپا نہیں ہے میں ایک سنگل مدر ہوں تو و ا میں ا چھوٹے تھے تب ڈانٹ مار دیتے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں تو اگر ڈانٹ بھی دو کہتے ہیں ڈانٹوں نا بڑا ہو گیا
اچھا پریشان بھی کرتے ہیں بڑے ہو گئے تو ان کو ڈانٹو ہی نا وہ کیا کیا یہ لوگ دماغ لگاتے ہیں بچے
اب میں بڑا ہو گیا ہوں میں مجھے ڈانٹو نہیں م بڑا ہوگیا بڑے ہوگیا تو کیا ہوا ہم لوگ کے لیے تو چھوٹے ہی رہیں گے نا
اور کیا ممی کہ آگے تو سب چھوٹے ہی رہتے ہیں
ہمارے پاپا آج بھی ہم کو ڈانٹ دیتے اتنے بڑے ہو گئے ہیں پھر بھی آج بھی ہم کو ڈانٹ دیتے میرے پاپا
وہی چیز ہمارے پاپا بھی ہم کو بہت ڈانٹتے ہیں اب اتنے بڑے ہم ہو گے تب بھی ڈانٹتے ہیں
اچھا ایک چیز ہے ہم لوگ آج بھی اپنے پاپا سے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہم لوگ آج بھی ہم لوگ اپنے پاپا ممی سے ڈرتے ہیں ایک بار اگر کہے بلا لیں تو ہم ہم لوگ دیکھو چپے چاپ چلے جاتے ہیں جی پاپا جی ممی آج کل کے بچ چے آپ بلاتے بلاتے تھک جاؤ گے ان کے کان جو نہیں ریگیں گی
اور کیا وہ آئیں گے ہی نہیں چاہے جتنا بلاؤ گے وہ نہیں آئیں گے بچے بڑے خطرناک ہو گئے آج کل والے بچے
پھر لگتا ہے تھک ہار کے پھر لگتا ہے کہ خود ہی چلو جاؤ کاہے بولا رہے ہو
اور کیا
ہم لوگ کے ماں باپ جو ہے ہم آج بھی ہم لوگ سے کچھ کہ دیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے تو ہم لوگ پھر کرنا ہے پھر چاہیے من ہو چاہے نہ ہو اور آج کل کے بچوں سے کہہ دو نہیں ہے کام کرنا ہے تو کہیں گے ارے یار کیا فالتو میں آپ ہی کرلو ہم ہم کیا کریں گے کر کے
ہاں کیا وہ لوگ تو ڈائریکٹ بہانا بنائیں گے کہ یار مجھے یہ کام کرنا تھا پھر آپ نے مجھے اس کام میں پھنسا دیا تو میں کیسے کر پاؤں گا
ہوں اور اور سب میری بیٹی تو سب سے پہلے کہہ دے گی آپ کو پتا ہے جب ان کو نہیں آتا تو کہتی کیوں ہے
اچھا
ارے نہیں آتا تو کیا مطلب کبھی کرو گے ہی نہیں کیا
کرنا تو پڑے گا ہی آگے چل کے ابھی چھوٹے ہو ابھی تو مان لو چل جا رہا ہے آگے کیسے چلے گا
وہ لوگ کے پاس آج کل کے بچوں کے پاس سارے سسٹم ہیں دیکھو ن سب جو ہے سب جتنے بھی ورکرس نکال دیے جا رہے ہیں روبٹس رکھے جا رہے ہیں ہر چیز کے لیے مشین آ رہی ہے کام اتنا ایزی ہو رہا ہے
جی ہاں بہت ہی دقت ہو رہی ہے آج کل
امم اس کے بعد اسی لیے تو ہم لوگ اتنا جھیل لیتے ہیں بچوں کے ساتھ
ہاں اور کیا ہے ٹھیک ہے میں ابھی کال کر تی ہو لیو تھوڑا میں کام کر لوں میں